ہلو
ہلو ہلو ہلو ہلو
بولنا رے
ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب کا آواز نہیں آ رہا ٹھیک سے
آواز نہیں یارا
سب کہاں پہ ہو
آج کیسے نہیں آ رہا ہے
کیا کر رہے ہو اچھا آواز ا اچھا ہے بولو
کچھ نہیں رہے
اچھا
ہ اور ب دوو بھائی
اور ناشتہ کھانا پینا ہو گیا
ٹھیک ہے الحمد للہان
اور بتاؤ اپنا
اور سب ٹھیک ہے
لو سب ٹھیک ہے نا
ہوں ٹھیک ہے الحمد اللہ
جی اچھی بات ہے بھائی جان
ہوں اور تو ب کیا کر رہے ہو
بس کچھ نہیں ہے
اچچھ
ب ک دٹ ہے
مگر تمہارے والے میں کتنایمنٹ بنا
ابھی تو پورا کلیئر سات سو تک ہی بنا ہے
اور بنے گا اور بنے گا اب تمہارا ہو گیا دو ہفتہ ہو گیا ہوگا نا وہ کیا بولتا ہے اکاؤنٹ ایڈ کرتے ہوئے
اکاؤنٹ ہیک
ہ ایڈ ایڈ اکاؤنٹ ایڈ کیا دو ہفت ہو گیا ہوگا نا
ا آج پندرہ دن ہوا ہے نا
ہاں پندرہ دن تو ہو گیا لیکن تم کام مطلب مطلب بعد میں کمپلیٹ کیا نا اسی لیے لیٹ ہو رہا ہے تمہارا
اور بولو ابھی کھانا پینے میں کیا کھاائے ہے
ہاں یک
ہوں
ابھی کھانا کیا مج سولہ بھیین ہاں
کیا بولے
سویا بین تھا
اچھا اپنے سے بناتے ہو کیا اپنے سے بناتے ہو کیا
ہو
اچھا
کیا ہو ب ج
بول رہا ہوں اپنے سے بناتے ہو کیا کھانا
ہاں نم
لگ رہا ہے باتھ روم میں ایک دم
ہاں تھڑا آ کا با بھی تھ
اچھا بدرما میں کیا کر رہا ہے
ارے باتھ رم آ تھوڑا کپڑا بھی جھی نہیں گ زور
اچھا اچھا سمجھ گیا سمجھ گیا سمج گیا
کپڑا رکھے تھے دھونے کے لیے
ہاں سمجھ گیا
ہاں سمجھ گیا نا
ہاں سمجھ گئےے سمج گیے آپ بہت دھیرے بول رہے ہو آج کیا بات ہے کھا پینا کھا ہو کہ نہیں
ہ رہے کھا رہے ہیں
کھانا کھائے ہو تو کچھ کان میں پہنچ کے بول رہے ہو کیا اتنا دھیرے بول رہے ہو
نہیں تھڑ موبائل دور ہے اسی لیے ت کو لائ رہا تھا
ہاںترا ن د کودل کوو ر گا دس کو دل کاں دس کو دل
کیا ہوا بھائی
ارے کچھ نہیں بول رہا ہوں اسکول میں کاپی ملا نا ان لوگ کا تو بول رہا ہوں کتنا ہے نو یا دس
کس کا
تو ارے میرے بھائی لوگ کرے کیا بات کرو تمہارا ہاتھ صح نہیں ہے تو تم کپڑا دھ رہا ہے کیسے دھ رہا ہے
ارے پارس دنے
کیا تم ب کرر تم
آاں
مطلب کیوں ایسا کرتا ہے تم اتنا تکلیف کون کرتا ہے بھائی
ہاں کیا ہوا
اتنا تکلیف کون کرتا بھائی آج رہنے تو ج نا کل دھ ہوتا نا تو کیا ہوتا
ارے کیا کرے بھائی کرنا پڑتا ہے
کرنا پڑتا ہے ہم کو یہ پتا ہے باہر دیش میں کرنا پڑے گا ہی کیونکہ کوئی کرنے والا ہوتا نہیں تو کم سے کم ایک دو دن مطلب ایڈجسٹ کر کے کیا ایک ہی کا بٹا ہے کیا تمہارے پاس دو دن ہوگا نا تو ایک دن ایڈجسٹ کر لو ایک دن کپڑا دو دن پہن لو کیا ہوگا
ارے کپڑا وہ اپنا نہیں ہےرے
کس کا ہے
مطلب جو وائبرن جانتے وبر
کیا
ویاپرن جامتے ہو
ہاں جانتے ہیں
وہی سکھا رہے ہیں
سھ
ایک وائبرن صرف تھا مطلب جو کھانا پکاتے ہیں نا
ہاں ہاں ہاں
شی کیا
چھ
سر کرا ہے ب
توب کتنا کپڑا دھ رہے ہو ابھی
ارے بس ایک ٹی شرٹ ہے وہ ہوٹل کائی
تو وہاں پہ کپڑا چینج نہیں کرتا نا ایک ہی وہی جو نارمل کپڑا ہی پہنتے ہو نا ہوٹل میں
کیا بولے
وہاں پہ کپڑا چینج نہیں کرتا نا نارملی ہی چلتا ہے نا
نہیں نارمل نہیں چلتا ہے مطلب میرے پاس وہ ہوٹل ت دو سیٹ ہے سم سمج رہے نا ہوٹل کا دوست سیٹ ہے میرے پاس
اچھا
اور اس میں سے مطلب پرتی رات کو بھگا دیتے ہیں
تو کیا ہوٹل کا الگ ڈریس ہے کیا
ہوٹل کا الگ ڈریس ہے کیا
ہاں انکل کا الگ
ہوٹل کا الگ ڈریس تویں کبھی دیکھا نہیں تمہارے اسنیپ میں
ہوں
تمہاراری اسنم میں تو ہوٹل کا ڈڈریس نہیں دیکھا ہوں تمہارا جو نارمل پہن تو وہی ڈریس دیکھا ہوں
نہیں
اب بول رہے ہو ابھی ہوٹل کا ڈریس ہے دو دو ڈریس ہے کہ بھگا دیتا ہوں یہ کر دیتا ہوں وہ کر دیتے ہ پہنتے تو نہیں دیکھا ہوں میں
شاید تم نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اتنانا
نہیں اس میں دیکھتا ہوں تمہا لیکن تمہارا وہ نارمل جو ڈیلی پہن تو وہی وہی مطلب ہوتا ہے لیکن وہ ہوٹل کا نہیں ہوتا
چان رہ رہے چ
کیا بولیں
شام کوچ پ ج
اچھا
سمجے کیا
ہاں سمچیں سمچیں
نہیں سمجھ گئے تو تو یہ تو اچھی بات ہے
اورور بولو
اور سب مرا ٹھیک ہے
ہوں ہاں ٹھیک ہی ہونا چاہیے
تمرے بھائی کا تو کام کمپلیٹ ہو گیا ہے نا
نہیں اور ایک بانکی اس لیے تو بول رہے تھ کہ کال کریں گے ادھر سے کیا ایک بانکی ہے ابھی یہ لوگ بہت مستی کرتا تھا نا اچھا مطلب سیریس نہیں لیتا را کو جانتے ہی وہ کل ایس اسے ادھر سے ادھر کر کے بس جیسے من تسے کر دیا
م سے تو نہیں کیا
ارے میرا ایک اکاؤنٹ جو ہے نا گوگل پے میں
ہاں
وہ میرا اکاؤنٹ ایس بی آئی کا اکاؤنٹ ہٹ گیا تو کیا کریں کیسے ہٹ گیا
کیسے ہٹ گیا
ہاں پہلے مطلب آدھار کارڈ سے مطلب وہ کیے تھے میں ہم لوگ لیکن میں اور پتا نہیں اچانک ہٹ گیا تو ابھی نہیں بتا رہا وہ بتا رہا ہے کہ موبائل نمبر لنک نہیں ہے کیا بولتا ہے بینک میں مطلب کھاتہ میں
ا وہ بتا رہ
ہاں لیکن پہلے ہو گیا تھا پتا نہیں اب کیوں نہیں ہو رہا سالا
جاؤ ایس پپرا جاؤ میرا بھی وہی پرابلم ہے
پہلے کیسے ہوا تھا ار ابھی حال ہی میں بند ہوا پندرہ بیس دن ہوا ہوگا بند ہوتے ہوئے
ہ شرہ جو پروابلم بتا رہا ہے نا
ہوں
سیم پرابلم نہیں رہا ہے
لیکن میرا پہلے ہاں وہ آدھار کارڈ سے مطلب لنک ہے نا نمبر تو آدھار کارڈ سے ہو گیا تھا لیکن ابھی آدھار کارڈ سے بھی نہیں ہو رہا ہے جی
ہوں
تمہارا اگر آدارڈ سے لنک ہوگا نا تو آ جائے گا لیکن میرا آدھار کارڈ سے لنک ہے لیکن آ نہیں رہا بتا رہے نوٹ بینک کا لنکڈس نمبر
پتا نہیں سیم میرا بھی وہی پتا
پہلے میں بہت دن چلایا کم سے کم ایک سال یا آٹھ چھ آٹھ نو مہیین چلایا لیکن وہی بتا رہا ہے ناٹ لنکڈ بینک
اور ھان نہیں پڑا ہے اور ملا س لوٹ ایسیی کوٹو نہیں تھا م ہاں وائ پر نہیں مارے وائپر نہیں کھینچے وائپر کھیچے نہیں کھیچے
ہاں بول رہ ہیلو
ہاں بولو نا
حبض اللہ نے بھی کال کیا تھا بھائی
کب کیا تھا عبد اللہ نے
تھوڑی دیر پہلے
اچھا
ہوں
سب سے پہے گوگلیکن کو اوپن کرنا ہے اور آپ کے کاتے میں جو نمبر لکھا اس نمبر کو آپ پہ ڈالنا ہے نیچے کنٹو کرنا ہے یہاں پہ آپ کو کن کا کرنا ہے آپ لو کے کوٹٹی پہ جائے گا اوٹی پیٹائی ہو چکا ہے یہاں پر بینک ایڈ کرنے کے لی آپ